السلام علیکم
ہلو ہاں بولیے ساحب مل گیا تو
السلام علیکم ندیم جی السلام علیکم
ا بتائیے آال س چا واپس ہون ہے ہم ابھی بال کٹوانے آئے اچھا اچ
بال کٹونے گ کٹنگ کرنے ا
ہاں
تو بھیڑ ہے دکان میں بھیڑ ہے بھی
م میں باب کے م سے آئے
آاں
تو اسی کو بابو کو دیک کیا ہ تو اسی سے پوکری کٹ رہا توب آپ کا کام ہو رہا ہے
ہوں ہو رہا ہے کم بیسی چل رہا ہے
ہاں
ہاں
ہوا
میں یہ
سردی ہو گیا تو ٹھیک نہیں لگ رہا آاں
سم دنا ہو تو بارش ہوا تھا کا آج س
جی ہ تھاک پھول ب
موبائل پہ بھاری بارش دکھا رہا تھا جی
تو کیا کاتا ہے س ک جاتا اچ ہ کو
یہ یہ فیلڈ ورکر والا نہیں بھرے تھے جو آج اگزام تھا
نہیں
بھرنا چاہیے تھا آپ کو نہیں بھرے
گئے تھے آپ کو جانا تھا کا تو
جانا تھا لیکن ہم نہیں گئے جی
کیا ہے
ہاں رض کیا ہوتا ہے نہیں جانے پایا تو نہیں جانا پایا
وہاں بھی آپ کا دکان چل ہے ما تو
ہاں
آپتا دکان بھی س
نہیں نہیں ہمار دکان پاس کہاں سیلون ہے
سیلون نہیں ہے میرا دکان پاس کیا بولا کہ سیلون ہے
ڈم نہیں کرواتے ہیں سب میں کرواتے ہیں
ویٹ کرواتے ہیں ڈاکٹجو
تو قیمت
ہاں
نہیں آج جانا ہے دیکھیں چلیے گا ٹائم ہے آپ کے پاس
ہمے پاس تو نہیں ہم تو آنا ہی میں ٹائم لگے گا آپ کو گھر کہاں میرا گھر
ہوں ہوں سب بات ہے
کون سا س روم میں جانا کون سا تھا کمپنی کا
ہاں کاکز
ہاں
ہوں
کوئی ہے سرمو میں
نہیںر ہو
ہوں ہوں ان شاء اللہ یہ لیں گے سوچ تو رہے ہیں
کون ماڈل پسند کیا کہ
یہ نہیں پتا ہے وہاں جائیں گے نا بولے ہیں ساتھ میں جانے کے لیے وہ آئیڈیا ہے مستری کے لے کے جائیں گے ن
اچھا
مستری پہ لے کے جائیں گے جی گ کوئی آئیڈیا نہیں ہے
آاں
ہمارا اس سب میں اتنا نالج نہیں ہے آئیڈیا سمجھ گیا مستری کے لے کے جائیں گے دیکھ کائیں گے چلاائے گا
پہلے جا کے ملے ہیں دیکھے ہیں ل لون کے بارے میں پوچھے ہیں لون میں کتنا
نہیں نہیں ای ایم آئی پ لیں گے پیسا نہیں نہ ہے ابھی اتنا ندی ندیم جی اتنا پیسہ نہیں ہے گیس لینے پر
تو کتناطب پڑے گا لون د ہی سبچ سے
تو سوچ رہے تھے کہ د جامع کر کے اور جو بناتا بناتا لمبا ہے بنوا یہ آرام سے بریت رہے گا
ہاں ات بتا
ہاں یہ س ہوتر ہے
ہ
ہ
کتنا ہے مہربان کیا ہزار
ہاں ن تو بائیس تر بتا کرس بائس موٹ موٹی بیس پلاس بیس سے کم
ٹینن
ہاں
ٹینسن نہیں ہو جائے گا منتھلی
ہاں وہ تو بات ہےی ہے ہے کہاں کیجے گا تب لینا ہے تو مان لیجے کہ اب جو ہو جائے
باؤنس کرے گا تو کیسے ہوگا کتنا بولا چارج کٹیرا مطلب بائلوں کے کا کر گیا تو
اس میں بولے ہیں کہ ایک روپئے چارج ہم نہیں دیں گے باؤنس کرے گا تو وہ بولا ایک دوگو بؤنس کرے گا تو کوئی دقت نہیں ہے زیادہ پھر دوگو سے زیادہ ہوگا تو پھر اس میں دینا ہی پڑے گا
اچھا
ٹھیک ہے اگر اتنا رہے گا تو چلے گا نہیں تو پھر دیکھیں گے اٹھارہ انیس تک سوچے ہیں کہ بنوا دیں گے مطلب بیس اٹھارہ انیس
فن رہے گا کھیلتے جانا ہے
ڈرائیور کوئی پ مستری کو میکینک کو لے کے جائیں گے میکینک
ہوں
ان کو و سا خاصا معلوم ہے
اچھا ہ
میکینک لے کے جائیں گے تب نہ پوچھو گا نہیں نہیں نیا لیں گے
وہ سر م کسناائے گا کرارلہ
د سیکنڈ ہینڈ ویسن مل جاتا نا نھیچل چل تیرا لگا مل جائے تو پاسبل ہے نہیں تو پھر کرا میںم پوچھ رہا تھا تھا مستری بولا کے دقت ہوا اس س ل اسچ کھ مشین نکال لیتا ہے اندر سے مین پارٹس یہ نیو ہولینڈ کیسا ہے جی نیو ہولینڈ
اس کا پاٹ سنتا ہے
ہاں
اس کا پارٹ ملتا ہے نا
ہ پتا نہیں تھاائی لینڈ کمپنی کا ہے سار نیولینڈ کا تھاائی لینڈ یا وہاں اس نے کر کے کہیں کمپنی ہے ودیشی کمپنی ہے ا
ادھر اس کا پارچ ملٹا ہے
نہیں ملتا ہے
ہ
ہم کو نہیں معلوم گا نا چھوڑی دیںے کہنے کا مطلب سیزن ایسو نکلنے والا ہے سیزن تو ہے لیکن
س جنتر ہے لیکن
بارش بس ن ہوور آی ص پوچھ رہے ہیں کہ اتنا تھوڑی نا جھوٹ ملے گا جہاں مان لیجیے فم کے سادھن ہے انیں لوگ نے روکے گا تھا سب لوگ تو روکے گا نہیں
ہاں
پا مطلب ففٹی ففٹی میں ہے لیں گے نہیں لیں گے مڈ کے اوپر
جچا
جیسا دیکھتے ہیں سین ٹھیک ہے سچویشن سیم سچویشن دیکھتے ہیں جو ہوگا جیسا ہوگا اگر ہاں سب سے تھ کے دن سے اپر والا ک دن سے م سٹبل رہا تو لے آ یہ جائےا
زیادہ مطلب یہ
چ چل ہی کہناج میں
ہاں
اور م س
چلیے ہم چلیے نا امبکا پور میں کچھ ریٹ سستا تھا جی ادھر ہی سے لیلا میں کا چھتیس گڑ امبکا پور
کیا تھی
چھتیس گڑ میں امبکا پور میں جانتے نا امبکا پور امب پ بلاس پورم لکا تو ادھر کچھ ساستہ مل رہا تھا ٹریکٹر سمجھ گئے
اچھا
مطلب پچاس ساٹھ ستر ہزار روپے کے ڈفرینٹ پڑ رہا ہے کتنا دس ہزارپ ہم کو ایکسٹرا خرچا ہوگا لاننے میں ہوگا
ہاں توتا
یہ سوچ رہے تھے تو ان کے چلی چلیے کہ
چلیی چے
چلتے تو مان لیجیے اچھا رہتا اکیلے جانے کے لیے اچھا نہیں کرتا ہے
ہوں تو بات ہے
چلتے تو مان لیجیے کہ دیکھتے اگر یہ پٹ جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے سب چیز نارمل رہتا تو خرید لیتے اس لیے کہ لینا ہے یہ ہے چیک وک لے کے چلیں گے
ہاں
چیک میں چیک میں سائن کر کے کاٹ کے چیک دے دیں گے
ہمم
کس دن
کیا بول رہے ہیں
کس دن جانا ہے
کستیے میں لیںگے ہے فل فائنل کہاں لے پایے گا
ہایں
کستی میں کستی میں ہی لیں گے فل فائنل نہیں لے پاینگے نا ہایں
جانا کس دن ہے
جانا ایک ہفتہ بعد چلیے ٹائم اگر آپ کے پاس ہے تو ایک ہفتہ بعد سوچ رہے تھے چلنے کے لیے
دینا تو چاہیے مان کے چلیے